السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہ آپ ٹھیک ہوں
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک
ش اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
سب اچھے سے وہاں سے شور آ رہا ہے
ہاں ایک سیکنڈ رکو
ہلو
ہاں
آج تم کچھ تھکی ہوئی لگ رہی ہو سب کہ رہے تھے
ہاں سب ٹھیک ہے لیکن آج صبح اتنا زیادہ ٹریفک جام تھا کہ میں بہت پریشان ہو گئی
آج کل ٹریفک جم واقعی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے میں بھی روز اس مشکل کا سامنا کرتی ہوں
بالکل کبھی کبھی لگتا ہے کہ سفر سے زیادہ وقت ٹریفک میں ضائع ہو جاتا ہے
ا ہاں آپ کی بات صحی ہے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اس سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں
س تم نے سچ کہا پہلے لوگ سفر کا وقت اندازہ لگا لیتے مگر اب ٹریفک کی وجہ سے کچھ پت نہیں ہوتا کہ منزل تک کب پہنچیں گے
کل میری خالہ ہاسپٹل جا رہی تھی راستہ زیادہ دور نہیں تھا مگر ٹریفک جام کی وجہ سے انہیں بہت دیر ہو گئی
یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے ٹریافک جام صرف وقت کا ضائع نہیں کرتی بلکہ کبھی کبھی بہت نقصان صورت حال پیدا کر دیتی ہے
ہاں سوچو اگر ایمبولینس ٹریفک میں پھنس جائے تو مریض کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے
جک کیا کہہ رہی ہے
میں بول رہی ہوں سوچو اگر ایمبولینس ٹریفک میں پھنس جائے تو مریض کی جان بھیر خطرہ ہونے کے چانسیز ہے
ہاں اس لیے ٹریفک جام کو صرف ایک چھوٹا مسئلہ سمجھنا غلط ہے
بالکل تمہارے خیال میں ٹریفک جام کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
میرے خیال میں گاڑیوں کی تعداد میں حد سے زیادہ اضافہ
بالکل ہر سال نئے ویکلس روڈ پر آ رہے ہے
اور سڑکیں اتنی تیز رف اری سے نہیں ب بڑھ رہی ہے جتنی گاڑیاں بڑھ رہی ہے
اس کے علاوہ لوگ ٹریفک قوانین کی بھی پابندی نہیں کرتے
ہاں سگنل توڑنا غلط پارکنگ کرنا اور اوورٹریک کرنا عام بات بن گئی ہے
جب ہر شخص صرف اپنی جلدی دیکھے تو پھر نظام کیسے چلے گا
یہ بات بالکل ٹھیک ہے ڈسپلن کی کمی بھی ٹریف ٹکجن کی بڑی وجہ ہے
ج سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب کچھ لوگ رانگ سائڈ سے گاڑی چلا کر پورا راستہ بلا کر دیتے ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہ پورے روڈ پر افراتفری م جد
ٹرافک جام کا اسٹوڈینٹس پر بھی پڑھتا ہے
ہاں کئی اسٹوڈینٹ کلاسز مس کر دیتے ہیں یہ یہ لیٹ ہو جاتے ہیں
میں نے خود کئی مرتبہ ٹریفک کی وجہ سے لیکچر مس کیا
ٹیچرس پھر سمجھتے ہے کہ اسٹوڈینٹس لاپرواہ ہے
حالانکہ کبھی کبھی اصل وجہ ٹریفک ہوتا ہے
ٹریفک جام سے آفس ورکرز بھی متاثر ہوتے ہیں
بالکل اگر روز روز دیر سے سے آفس پہنچت تو اس کی پرفارمنس پر اثر پڑتا ہے
کچھ کمپنیز تو لیٹ آنے پر سیلری بھی کٹ کر لیتے ہیں
ٹریفک جیم معاشی نقصان کا بھی سبب بنتا ہے
میں نے پڑھا تھا کہ ٹریفک جام کی وجہ سے روزانہ لاکھوں روپے کا فیول ضائع ہوتا ہے
ہاں گا گڑی گھڑی ہوتی ہے مگر انجن چل رہا ہوتا ہے
اس سے پٹرول اور ڈیزل دونوں خرچ ہوتے ہیں
اور فیول کی قیمت پہلے ہی بہت زیادہ ہے
ٹریفک جام سے ماحولیاتی آلودگی
بالکل دواں اور گیس ہوا کو آلود کر دیتی ہے
اس کے لیے بڑے شہروں میں سانس کی بیماریاں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے
اسجتھماول الرجی کے مریض بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں
صرف انسان ہی نہیں درخت اور جانور بھی آلودگی سے متاثر ہوتے ہیں
ٹریفک جام کا سوچ کر شور بھی ایک الگ مسئلہ ہے
ہاں ہر طرف ہارن ہی ہارن سنائی دیتی ہے
کچھ ڈرائیور بنا وجہ ہارن بجا رہے ہوتے ہیں
اس سے ذہنی دباؤ اور چٹ چٹٹا پن پیدا ہوتا ہے
مجھے یاد ہے ا مرتبہ ہم شادی میں جا رہے تھے
پھر کیا ہوا
ہم ٹریفک جیم میں اتنی دیر پھنس گئے کہ جب پہنچے تو تقریب لگ لگ بھگ ختم ہو چکی تھی
ہاں ہاں پھر تو بہت افسوس ہوا ہوگا
گل
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا صحیح ہوا تھا میں شاپ گ کے لیے نکلی تھی اور واپس آتے وقت دو گھنٹے ٹریفک میں پھنسی تھی
دو گھنٹے یہ تو بہت زیادہ ہے
ہاں گھر پہنچتے پہنچتی بہت تھک گئی تھی
مجھے لگتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں
اگر بس ساس س تھھر اور وقت پر ہو تو لوگ انہیں استعمال کرنا پسند کریں گے
اس سے سڑکوں پر پرائیویٹ گاڑیاں کم ہوں گی
اور ٹرافک بھی کم ہوگا
میٹرو اور ریلوے سسٹمز بھی کافی مدد کر سکتے ہیں
جی ہاں کئی ملکوں نے اس طرح ٹریفک کا مسئلے کو کم کیا ہے
ہمارے یہاں بھی اسی طرح توجہ دینی چاہیے
ٹریفک پولیس کا کردار بھی اہم ہے
بالکل اگر کا قانون پر سختی سے عمل کرائے جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے
غلط پارکنگ کرنے والوں کو جرمانہ ملنا چاہئے
اور سگنل توڑنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے
لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قانون اس کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے
بالکل قانون کی پابندی سے ہی نظام قائم رہتا ہے
اسکول میں بھی ٹریفک ایجوکیشن ہونی چاہیے
تاکہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ٹریفک قانون کا علم ہو
جب بچے ذمہ دار شہری بنیں گے تو مستقبل بہتر ہوگا
تم نے بالکل صحیح کہا
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حکومت ذمہ دار ہے
مگرو عبام کی ذمہ داری بھی ا اتنی ہی اہم ہے
اگر ہم خود قانون نہ مانے تو کوئی بھی نظام کام نہیں کر سکتا
ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا
ٹریفک جیم سے بچنے کے لیئے لوگ کارپولنگ بھی کر سکتے ہیں
ہاں اگر چار لوگ الگ الگ گاڑیوں کے بجائے ایک ہی گاڑی میں سفر کرے تو ٹریافک جام کو ٹریفک جام کو کم کر سکتے ہیں
یہ پیول کی بچت بھی کرتے ہیں
اور ماحول کو بھی کم نقصان پہنچاتے ہیں
وقت بہت قیمت تی ہے
ٹریفک جام اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتا ہے
اس لیے ہمیں مل کر اس مسئلے کو حل ڈھونڈنا چاہیے
میں امید کرتی ہوں کہ مستقبل میں ٹریفک کا نظام اور بہتر ہوگا
انشاء اللہ
اور ہم سب کو بھی ذمہ دار شہری بننے کی کوشش کرنی چاہیے
بالکل اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے تو ٹریفک جیم کا مسئلہ کافی حد تک کم ہوسکتا ہے
یہ گفتگو کر کے مجھے احساس ہوا کہ ٹریفک جام صرف سفر کی مشکل نہیں بلکہ سمجھی اور معاشی سماجی اور معاشی مسئلہ بھی ہے
اور اس لیے اس کا حال بھی مل جل کر نکالنا ہوگا
بہت خوب کہا تم نے
چلو اب کلاس کا وقت ہو گیا ہے
آ کلاس تو ہے مجھے یہ بتاؤ یہ
ہ ہاں
اب آ رہی ہو اب کل آ رہی ہو کالج
ہاں میں آ رہی ہوں
آاں میں نے وہ بور ت آ میں نا کلاس میٹ میری بری تھی آپ کو نہیں آنا ہے میں نے سوچے پہلے آپ کو بتا دو آپ آؤ گی کل کی نہیں
تو آج بھی کالج میں ہی ہوں
ہاں وہ میں بول رہی ہوں یہ جلدی نکلنا ٹریفک ہوتا ہے نا آدا گھنہ پہے ہیک
ہاں اور پھر نہیں ٹاپک برباد کریں گے ترکب
ہاں ہاں ہم میں
چلو تمہیں جانا ہے کل کالج
ہاں ہاں میں تو آؤں گی اس لیے تو آپ کو بول رہی تھی کل ضرور آنا
ٹھیک ہے میں تو جاتی ہوں لگ بھگ
ہاں اب تو کنٹینیو جاتی ہو
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ